ہلو
ہیلو ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
بڑی آپ بتائ
جی بڑھیا آپ بتائیں کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس کھانا کھانے کی تیاری مطلب کھانے لگ
اچھا اچھا اچھا کیا بنایا آپ نے
ا دال بنائی تہی
ا جی
ہ آپ نے کیا بنایا ہے
جی ہم نے آج مٹن بنایا تھا
ا ہا
جی
اچھا
مٹن کے ساتھ روٹی تھی اور تھوڑے سے میر شوہر کہہ دی تھ کہ تھوڑے سے چاول بھی بنا لو تو میں نے تھوڑے سے چاول بھی بنائے تھے اس کے ساتھ
اچھا اچھا ہم تو صبح کھا کے آئے تھے یہ چکن وغیرہ
جی جی
ہوں ہم نے مطلب آج بارش ہو رہی تھی تو ہمارا من کیا کہ چلو فرائڈ چکن منگاتے ہیں وہ لیمن والے
جی جی جی جی ہاں جی جی بہت اچھا لگتا ہے وہ
ہوں
جی اور بتائیں
اور آپ آپ کیسے مطلب آپ کو باہر گھومنے جاتے ہیں تو آپ کیسے جاتے ہیں مطلب اپنی بک کر اپنی کار لے کے جاتے ہیں یا بک کرتے ہیں مطلب دوسروں کی
جی اپنی کار لے کے جاتے ہیں ویسے تو
اچھا
کہیں دور جیسے آ مطلب پاس پاس جانا ہو تو کب بچوں نے ناں جانا ہو تو ہم ہم خود وہ بائک سے چلے جاتے ہیں اگر بچوں نے ساتھ جانا ہو تو پھر کار لے کے جاتے ہیں فاسٹ فاسٹ میں آپ بتائیے آپ کیسے جاتے ہیں
کہیں دور وغیرہ جانا ہو تو وہ تو پبلک گاڑی میں آیا تھا ہے ناں تو اس سے تو مطلب جیسے کہ بس ہوگئی وین ہوگئی ان کا ان کا یوز ہوتا ہے پبلک گاڑی میں تو پھر ہاں کرایہ کم لگتا ہے اس میں پبلک گاڑیوں میں اگر اگر کوئی پاس کے لے جانا ہے جیسے کہ مطلب کوئی پاس جگہ ہے تو اس کے لیے پرائیویٹ گاڑی صحیح رہتی ہے پھر وہی ہوتا ہے ناں کہ جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے مطلب رکنا پڑتا ہے
جی ہاں اپنے پریوار کے ساتھ جانا ہو تو اپنی اپنی پرائیویٹ گاڑی اچھی رہتی ہے کیونکہ بار بار کسی کو واش روم آ رہا ہے کسی کو مطلب کچھ بھی کھانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اپنی گاڑ صحیح رہتی ہے
جی جی جی
جی بالکل
ہم تو اپنی گاڑی میں ہی پریفر کرتے ہیں جانا مطلب کیونکہ کئی کسی نے کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے تو کم سے کم روک تو لیتے ہے یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کی گاڑی اور دوسروں کی پریشانی ہوگی
جی بالکل اس میں آسانی رہتی ہے ناں کبھی بھی کہیں کسی کو ہمارے میرے بیٹے کے نا تھوڑی وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ناں تو اپنی گاڑی پریفر کرتے ہیں ہم زیادہ
جی جی ہوں اپ کہاں کہاں گھوم آئے اپنی گاڑی سے
جی اپنی گاڑی سے ہم بہت جگہ گھوم کے آئے ہیں
اچھا کہاں کہاں گئے تھے
جی ہم رام نگر گئے تھے
ہوں
وہاں پہ کاربٹ پارک ہے وہاں گئے تھے اور بازار وغیرہ کہیں دور بازار جانا ہو تو وہ اپنی گاڑی میں ہی جاتے ہیں
اچھا
ویسے تو ہم اب نینی تال گئے تھے تو بس میں گئے تھے
اچھا تو کتنا کرایہ کتنا کرایہ لگا وہاں سے آپ کے بس سے
جی کرایہ تو دیکھو بس میں ہم کافی لوگ گئے تھے ناں تو کرایہ تھوڑا کم ہی لگا تھا
اچھا
ہاں جی
اچھا
جی اور بتائیں
ویسے اس میں تو اس میں جب جو پرائیویٹ گاڑی ہے اس میں تو ویسے ایک پیٹرول کا خرچہ ہی آتا ہے باقی اپنا خرچہ آتا ہے اگر کہیں بار وغیرہ نہ رکو جیسے کہ مطلب ہاں کئی باہر وغیرہ نہ رکو ادھر واش مطلب اپنا روٹی روٹی وغیرہ کھانے اپنے گھر سے کھا کے نکلو یا اپنے ساتھ لے کے چلو تو اس کا خرچہ ہے نہیں بس پٹرول کا خرچہ ہے
جی جو راستے میں ٹول ٹیکس پڑتے ہیں اس کا خرچہ نہیں آتا ہے
وہ خرچہ ہو گیا
جی جو وہاں پہ جا کے ہوٹل لوگے اس
ہ نہیں پر اگر رام نگر جانا تو رام نگر تو اترا مطلب آتا تو اتراکنڈ ایک ہی ٹول ٹیکس آتا زیادہ نہیں آتے
جی وہ تو بات صحیح ہے آپ کی ا ٹول ٹیکس تو ایک ہی آتا ہے رام نگر میں جا کے سڑکوں پہ تھوڑی رکو گے
آرد بدو بدو آ تو وہ تو پبلک گاڑی سے جاؤ گے پھر بھی روکنا ہی پڑے گا
جی جی بالکل کل
پبلک گاڑی سےجاو گے سر بھییوگ نہیں پڑے گا آپ کو وہ تو خرچا وہ تو خرچا وہ تو خرچا خرچا ہے ہی یہ مطلب ایک تو وہ وہ تو پرماننٹ خرچہ ہے یہ آپ کہیں رکو گے تو آپ کو ادھر لینا پڑے گا کچھ نہ کچھ میں تو گاڑی کی بات کر رہا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ پبلک پبلک مطلب ا تتی س ہی نہیں رہتی ہ کہیں دور جانا ہو تو کہیں دور جانا ہو تو بہت بڑھیا ہے وہ ٹرین جس گ ہ
ایک تو کرایہ بھی کم لگتا ہے وہ آگے سے ایکسیڈینٹ وغیرہ کا بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیور کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کیسے گاڑی چلانے آپ کے پیچھے نا شور بڑا آ رہا ہے
یہ بچے بہت شور کرتے ہیں بولے ہو جاتے ہیں
جی
ہ بھائی میرا بھائی میرا پینٹنگ کر رہا تھا تو اسے وہ پریشان کر کے پریشان کرنے کے لیے آ گئے
جی جی جی بچے تو پریشان کرتے ہیں
ہاں بے ب
جی اور بتائیں
رام نگر جا کے مت اؤ اپنا ہوٹل بک کیا تھا اپنا
جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہوٹل بک کیا تھا
اچھا تو اس کا کتنا پرائز رہتا ہے
جی ایسے ہی تین ہزار ساڑھے تین ہزار ہوٹل کا کرایہ اور پھر ا راستے میں کھانا پینا وہاں پہ جو مال روڈ ہے وہاں پہ بھی کھانا پینا ہو جاتا ہے
اچھا
تو کافی خرچہ ہو جاتا ہے
اچھا مسجد وہ ہے وہاں پہ ایک
جی جی مسجد بھی ہے وہاں جی ہاں گئے تھے
اچھا گرودوارا بھی ہے وہ وہاں پہ کیا نام ہے مندر بھی ہے دو تینوں جگہ ہو کے آئے تھے
مندر نہیں گردوارے مندر نہیں گئے ہم مسجد میں گئے تھے وہاں گ وہاں اپنے خدا کو یاد جی وہاں اپنے خدا کو یاد کر کے آئے ہیں
اچھا تو
تو کیونکہ پہلے گردوارے مندر جانا تھا بس ایسے ہی جا نہیں پائے
اچھا آپ مانتے ہو گرودوارے ہو اور مندر ہو مطلب ایسے
جی تھوڑا بہت تو چلو جا جاتے ہی ہیں سب لوگ جاتے ہی ہیں جی
ھمم
جی اور بتانا
نہیں آپ کے آپ کے مطلب آپ کے دھرم میں سکھوں کے ان کو وہ کرا تھا نا
بکواس گلا کرتا ہے جی اور بتائیں کوئی اور بات کریں آپ
اور بتائیں
ہیلو
جی جی
ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ میں نے سنا نہیں
کیا کہہ رہے ہیں
میں نے سنا نہیں آپ نے کچھ کہا تھا نہ ابھی
جی کچھ نہیں کہاں ایسے ہی بس بتیا رہی تھی
اچھا آپ بتیا رہے تھے
جی
اور بتائیے
آپ بتائیں اپنا اپنے اللہ کو کیسے اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں
ہم دو ٹائم کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں ایک صبح اور ایک شام کو باقی تین ٹائم کی نماز پوری ہو نہیں پاتی ہماری
جی جی بالکل جی یہ تو صحیح ہے کہ چلو خدا کو یاد ہی تو کرنا ہے تو تھوڑا مطلب نماز وغیرہ ایک ایک دو گھنٹے پر مطلب ایک دو بار پڑھ لو تو بھی کوئی نہیں دل سے یاد کرنا چاہیے اور بتائیں
بس
کیا کرتے ہیں آپ
میں کچھ نہیں بس ایسے ہی اوپر آیا تھا یہی کال کرنے
جی آواز کم آ رہی ہے
ہیلو
ہیلو
ہاں جی اب آرہی ہے آواز آپ کو
جی جی آ رہی ہے
اچھا
اور بتائیں
آپ بتائیں آپ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں میں بس بیٹھی ہوئی تھی
اچھا کھانا کیا کھایا آپ نے
کھانا ہم نے بریانی بنائی ہے آج
باورچی خانے میں
ہاں جی باورچی خانے میں بریانی بنائی
اچھا اور بریانی کے ساتھ کیا بنایا
جی
بریانی کے ساتھ بھی کچھ بنایا ہوگا اس کو کھانے کے لیے
نہیں بریانی خالی بریانی ہی بنائی ہے
گوشت وغیرہ نہیں بنایا
ہ اس کے اس میں ڈالا ہے نا بریانی میں ڈالا ہے جی
اچھا جی ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ
اللہ حافظ